وورحمۃ اللہ السلام علیکم وورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
بھائی جان آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
الحمد للہ ہم ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے اللہ کا کرم احسان ہے کہ
اچھے اچھے ہیں آپ بتائیے بھائی جان آپ کیسے ہیں
الحمد للہ بھائی جان سب ٹھیک ہے آپ کی ابو امی سب ٹھیک ہیں
جی جی کیا کیا فرمایا آپ نے جی کیا فرمایا آپ نے
میں نے بولا ابھی آپ کا جو ا امی سب ٹھیک ہیں
جی جی سب ماشاء اللہ الحمد للہ سب اچھے ہیں تو
بھائی جان میں ابھی بیٹھ اٹھا ہی تھا میں نے سوچا آپ کو کال کروں گا کسی ٹاپک پہ بات کرنی تھی مجھے آپ سے
جی جی کریے بالکل کریے
بائی جان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی پہ بات کرنا چاہتا ہ تو بائی جان آرٹیف یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یعنی مصنون ذہانت آج کے دور کی سب سے اہم اور ترقی یافتہ ٹیکنالوجی ہیں اے آئی سے مراد اے سی کمپیوٹر سسٹم اور مشین ہے جو انسانی دماغ کی طرح سوچ سکتی ہیں بھائی جان بائی جان اگر ہم دیکھیں گے آرٹیف فیشل انٹیلیجنس کمپیوٹر سائنس کی ایک اے سی شاخ ہیں جو ایسی سافٹ ویئر اور مشینز تیار کرتی ہیں جو انسانی ذہن کی طرح کام کر سکتی ہیں اے آئی ٹاٹا کا تجزیات کرتا ہے اور اگر ہم دیکھیں گے آج اے اے آئی کی اہمیت بہت بڑی بڑھ چکی ہے بائی جان
یہ آئی آج کل جی جی بالکل بتائیے بہت اچھی جانکاری آپ دے رہے ہیں
بھائی جان اسی طرح موبائل فونز کی وائس ایس ٹس آن لائن شاپنگ ویب سائٹس نیویگیشن ایپس سوشل میڈیا اور سرچ مطلب سب اے آئی کا استعمال کرتے ہیں اے آئی کی مدد سے مشکل کام چند لمحے میں مکمل ہو جاتا ہے اس سے وقت اور محنت دونوں کی بچت ہوتی ہے بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے ت بالکل بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے تعلیم اے آئی کا کردار اگر ہم دیکھیں گے اے آئینی تعلیم کی نظام کو بدل دیا ہے بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے اسٹوڈنٹس آن لائن کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں بائی جان اے آئی مطلب اے آئی ٹیچرز بھی اے آئی کی مدد سے ٹیسٹس تیار کرتے ہیں بھائی جان اور اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کیا کا بہتر جائزہ لیا لیتے ہیں بھائی جان اس سے تعلیم کا معیار بہتر ہوتا ہے جا رہا ہے بائی جان
بالکل بھائی بالکل بھائی
آپ میری بات سے متاثر ہ ہ
بالکل بھی بالکل متاثر ہوں آپ نے جو ابھی ریاائی کے بارے میں بتایا اس سے اب اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہر چیز ایک ضرورت ضرورت کی چیزیں بن رہی ہیں مطلب یہ آئی ایسا ہو گیا کہ اپن ہر چیز اس سے ا اس سے ہر چیز کمپنی مطلب بہت سی ایسی چیزیں ہیں اس سے اپن ریلیٹڈ بہت سے نیٹ وغیرہ جو بھی ہیں یا کچھ بھی اپن کو سرچ کرنا یا دیکھنا وہ اے آئی کی مدد سے اپن کر سکتے ہیں تو ضرورت کی چیز بھی ہو گئی ہے
بالکل واجہ اے آئی صحت بالکل بھائی جان صحت کے شعبے میں بھی اے آئی کا بہت کردار ہے بھائی جان اے آئی صحت کے شعبے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں بجہ ڈاکٹرز اے آئی کی مدد سے بیماریوں کی جو زیادہ درست ك ساتھ کرتے ہیں بیماریوں کا علاج ب جان اگر ہم دیکھیں گے ہاسپٹل مینیجمنٹ آپ آپریشن پلاننگ اور دوائیوں کی ریسرچ میں بھی اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے بھائی جان اسی طرح اگر ہم دیکھیں اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سی مریضوں کا علاج تیز اور بہتر ہو گیا ہے وجہ اسی طرح بائی جانس اگر ہم دیکھیں گے آپ سن رہے ہو میرے بائی
بالکل بالکل بالکل بالکل بہت ہی ہے آپ یہ جو اس سے ا شہر کی بات کر رہے ہیں اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے لوگوں کو فائدہ کیا ہے
بالکل بھائی جان بھائی جان جو اے آئی کا مطلب اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے ت کہ ڈاکٹرس اے آئی کےے مدد سے بیماریوں کی مطلب زیادہ درست سے مطلب بیماریوں کا علاج کرتا ہے جیسے کہ ہاسپٹل مینج اس میں آپریشن پلانگ اور دوائیوں کے ریسرچ میں بھی اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے وجہ اسی طرح بائی جانس اگر ہم دیکھیں گے کاروبار پر کاروبار میں بھی جو اے آئی کا بہت کردار ہے آپ ٹھیک ہے بھائی جان
بالکل بالکل آپ نے بہت ہی درست درست فرمایا کہ ہاں آپ نے بہت ہی درست فرمایا کی آئی کی مدد سے آج کل ڈاکٹر کو بھی بہت چیزیں آسانی سے جانکار جانکاری ہو جات جس سے عام لوگوں کو عام لوگوں کا علاج کرنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے تو یہ بہت ہی اچھا ٹیکنالوزی ہے کہ اس طرح کے پروگرام کا انسان دوارا تیار کیا گیا کہ ایک ایکسی ٹیکنالوجی کا ان وہ کیا کہتے ہیں اس کو
بنایا گیا کہ جس سے لوگوں کا بہت ہی م ان کو مدد مل رہی ہے ان کی چیزیں آسان ہو رہی ہے تو بہت ہی اچھی چیز ہے ہے اللہ کا ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ایسی چیزیں بنائی جس سے باقی کے لوگوں کو سہولت مل رہی ہے تو یہ بہت ہی اچھی ہے آپ نے جانکاری بتائی
بھائی جان اسی طرح جو اے آئی ہے نا ایک کاروبار میں بھی مطلب اس کا فائدہ ہے جیسے کہ مطلب بزنس اور انڈسٹری فرم آانۂ کام کرنائی کرت
ہاں بھائی
میں ہاں وہی بولوں گا میں بھائی جان جیسے کہ دیکھوں بھائی جان بزنس اور انڈسٹری میں اے آئی نے کام کرنے کا طریقہ تبدیل کر دیا ہے کمپنیز اے آئی کی مدد سے کسٹمر سروس مارکیٹنگ اور پروڈکشن کو بہتر بناتے ہیں بائی جان مجھ اسی طرح فیکٹریز میں روابوٹس اے آئی کے ذریعے کام کرتے ہیں جس سے پروڈکشن تیز ہوتی ہے اور غلطیاں کم کم ہوتی ہیں بائی جان اسی طرح بائی جان آن لائن شاپنگ پلیٹ فارمز بی اے آئی کے ذریعے کسٹمرز کو ان کی پسند کے مطابق پروڈکٹس دکھاتے ہیں واجن وھجان اگر ہم دیکھیں گے اس کے اور اور بھی فائدے ہیں بڑ جائ جیسے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بہت سے فائدے ہیں یہ وقت بچاتا ہے بھائی جان مطلب سیدھی سی بات ہے یہ چانند سیکنڈوں میں مطلب جو ہے وہ کام کرتا ہے بھ جان آپ کو آیا سمجھ بھائی جان
بالکل بالکل آپ نے بہت ہی اچھی جانکاری دی ماشاء اللہ آپ کی یہ جانکاری مل سن کر بہت اچھا لگا کہ یہ آئی ہماری زندگی میں کتنا ضروری بن گیا ہے کہ اپن اس چیز کو ایک لمبے پروسیس کیجیے گا چھوٹے طریقے سے اپن اس چیز کی جانکاری لے سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں جو اپن اس طرح کی جانکاری بہت تو آپ دے رہے ہیں کہ ب سن کر بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کو اتنا ہی جانکاری ہے سبحان اللہ آپ نے بہت ہی اچھا اچھی چیز ہے اور بھی اس کے بارے میں ہم کو اور بتائیے تھوڑا سا
بالکل وائی جان جو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بہت زیادہ فائدے ہیں یہ وقت بچاتا ہے جو کہ ابھی میں نے مشکل کام آسان بناتا ہے بھائی جان غلطیوں کو کم کر یں بائی جان اور پروڈکٹیوٹی کو بڑھاتا ہے بائیجان جیسے کہ اے آئی دن بغیر تھکے کام کر سکتا ہے بائیجان اسی طرح کیا ہوتا ہے بجہ اس کی مدد سے کمپنیز اور ادارے کم وقت میں زیادہ کام کر پاتا ہے اے آئی ریسرچ اور سائنس کے میں بھی بہت
جی جی بس نہیں کیسا کام آپ بتا رہے تھے کہ ایسا کام یہ تھوڑا وہ سن نہیں پایا تھا میں نے آپ نے دوبارہ اس کو تھوڑا بتا سکتے ہیں
بالکل بائی جان بائی جان میں نے بولا چ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کہ بہت سارے فری یہ وقت بچاتا ہے مشکل کم آسانی بناتا ہے غلطوں کو کم کرتا ہے اور پروڈکٹیویٹی کو بڑھاتا ہے ا آ دن رات بغیر تھکے کا کر سکتا ا وجن ا اس کی مدد سے کمپنیز اور ادارے کم وقت میں زیادہ کام کر پاتا ہے بھائی جان وجہ اے آئی ریسرچ اور سائنس کے طریقے میں بھی بہت مددگار ہیں بھ جان اگر میں آپ بتاؤں میں نے آپ کو اتنے فائدے بتائے لیکن اس کو کہ کچھ نقصانات بھی ہیں بھائی جان وہ نقصانات آپ سنو گے بھائی جان
بالکل بالکل بھائی جان بتائیے
بھائی جان جہاں اے آئی کی بہت سے فائدے ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں اے آئی کی وجہ سے کچھ نوک شکریہ متاثر ہو سکتے ہیں بجائے کیونکہ مشینز انسانی کام کرنا لگتی ہیں پریوی س اور ڈاٹا ورٹی کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں وجہ اگر اے آئی کی غلط استعمال کیا ج چاہے تو جوٹی معلومات سائبر کرائمز اور دوسرے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ب جائ اسی لیے اے آئی کو ذمہ داری اور یاد کے ساتھ استعمال بہت ضروری ہے بھائی جان بھائی جان آپ کو کیسا لگا مطلب میرے ساتھ بات کر کے آپ نہیں کچھ
اس کو بہت ہی سوچ سمجھ کے اپن کو استعمال کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اس کا صحی اپیوگ کرے اور اس کا فائدہ لے
بھائی جان آپ کو کیسا لگا مطلب مجھ سے بات کر کے آپ کو کیسا لگا بائی جامجو
بہت ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی اچھی جانکاری دی بہت ہی اچھی اور بہت ہی ضرورت م ضرورت چیز کی جانکاری دی آ سے بات کر کے بہت اچھا لا اللہ تعالا آپ کو بہت ہی اچھا
اوکے
چلو بھائی جان اللہ حافظ کرتے ہیں کسی اور دن بعد میں نے بولا کرتے ہیں کسی اور اللہ حافظ میں
اللہ حافظ اللہ حننظ
ہاں